وعلکم
ہلو جی السلام علیکم
وعلیکم السلام اور بتائیں آپ کے امی جان ابو جان بھائی جان سب کہہ رہی ہے
جی سب کہ رہےتے ہیں
اچھا اور بتائیں کیا کر رہے
جی کچھ نہیں آپ بتائے آپ سارے کہہ رہے تھ ہو گھر میں
جی اللہ کا شکر ہے سب خیریت ہے اور بتائیں موسم کا مزاج کیسا ہے آپ کے یہاں پہ
جی موسم ٹھیک ہیں فی الحال
جی ہمارے یہاں تو موسم کے مزاج میں تھوڑی گرمی زیادہ ہے گرماہٹ اتنی تیز ہو رہی ہے کہ دن میں اتنی دھوپ کی تس تیز رہتی ہے کہ گھر سے نکلنے میں ہمیں کافی ساری پریشانییاں ہوتی گھر سے باہر جانے میں بھی دقت آتی ہے آج ک ٹیمپریچر پینتالیس ڈگری بتا رہا تھا ہے ماشاء اللہ پر کریں کیا گرمی زیادہ ہو رہی ہے یہ پر یہ گرمی بڑھنے کا کن ہم لوگ یہ ہم آپ ڈوبے ہیں کیونکہ ہمارے ملک میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو چند پیسوں کے لیے پیڑ پودوں کو کاٹ رہے ہیں ان شاء اللہ انہوں نے یہ اپنا بزنس بنا ل انہیں یہ نہیں پتا ہے کہ مانو جیون میں پیڑ پودوں کی اہمیت کتنی ہے اگر پیڑ پودے نہیں ہیں تو مانو جیون بھی نشٹ ہو جائے گا م چلنا آپ نے دیکھا ہوگا کہ پیڑ ایک ایسی چیز ہے جو مانک سے کچھ لیے بنا بہت ساری چیزیں دیتے ہیں جیسے پیڑ ہمیں آکسیجن دیتے ہیں پھل دیتے ہیں پھول دیتے ہیں چایا دیتے ہیں اتد چیز ہمیں پراپت کراتے ہیں اور اس کا بھی لوگ بھاگ انہیں کو نشٹ کرنے میں لگے ہوئے ہیں ماشاء اللہ اگر اس قدم نشٹ کرتے رہے پیڑ پودوں کو تو جو آگے آنے والی جنریشن ہے وہ تو خطرے میں چلی جائے گی اس لیے میرا ماننا تو یہی ہے کہ ہمیں چیز پہ عمل کرنا چاہیے اور لوگوں لوگگوں سے سمجائش بھی کرنی چاہیے گ زیادہ سے زیادہ پیڑ پودے لگائےیں تو وہ ہمارے لیے ہی اچھا رہے گا بلکہ یہ نہیں ہے کہ اگر ہر چیز کی پہل خود سے شروع کرنی پڑتی ہے اگر ہم کرتے ہیں یہ کام تو ان شاء اللہ ہمیں دیکھ کر کچھ لوگ باغ ہیں ان کو بھی سمجھا جائے گی کہ یہ کر رہا ہے تو ہمیں کرنے میں کیا دقت ہے ماشاء اللہ تو اس قدر زیادہ پیڑ ہو بھی سکتے ہیں اور پیڑوں کی سنکھیا بھی بڑھ سکتی ہے اس لیے میرا ماننا تو یہی ہے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ پیڑ لگانے چاہیے جس سے میں کافی سارے فائدے ہیں اور نقصانات بھی ہے
جی یہ صحیح بات ہے
جی آپ کچھ فرمائیں
ہ جی ہمیں زیادہ سے زیادہ پیڑ لگانے چاہیے اور ہمیں ہ اس بات کا بھی دھیان رکھنا چاہیے کہ ہمیں آس پاس جو جو گندگی ہے وہ بھی صاف رکھنی چاہیے جس وجہ سے ہم بیمار بھی نہ پڑیں اور پیڑ بھی زیاد سے زیادہ لگانے چاہیے تاکہ پیڑوں سے ہمیں بہت کچھ ملتا ہے جو کہ ہ بہت زیادہ دھوپ ہوتی ہے تو اس سے ہمیں چھایا بھی ملتا ہے تو ہم پیڑ کے نیچے بھی جا کے بیٹھ سکتے ہیں گرمی ہے تو ہوا بھی مل سکتا ہے تو ہم پیڑ کے نیچے جا کے بیٹھتے ہیں ہوا لیتے ہیں تو پیڑ سے ہمیں بہت زیادہ ٹھنڈی ہوا ملتی ہے جس سے ہماری
آپ صحیح فرما رہے ہو دیکھو یہ ہے آپ نے کبھی گور کیا ہوگا کیا ہوگا کہ آج سے بیس سال پہلے جو ہمارے بزرگ ہوا کرتے تھے ماشاء اللہ اس سمے نہ تو کوئی ایسی گؤوں میں لائٹ آیا لائٹیں نہیں تھیں نہ ہی الیکٹرانک چیزیں تھیں جیسے کولر پنکھا اتد بھی نہیں تھے تو ہمارے بزرگ کیا کرتے تھے کہ انیں پیڑ پودوں سے ہی زیادہ لگا ہوا کرتا تھا ماشاء اللہ وہ پیڑ پودے زیادہ لگاتے بھی اور پیڑ پودوں کے نیچے ہی آرام فرمایا کرتے تھے وہیں بیٹھ کے گپے سپے لڑایا کرتےے اور انشاء اللہ وہ انیں پیڑ پودوں سے کافی فائدے لیا کرتے تھے ان سے ہی فل پراپت کیا کرتے تھے جن کا سیون کرتے تھے انشاء اللہ آج کے سمے میں آپ نے دیکھا ہوا کہ جو پھل ہم بازار سے خریدتے ہیں انسان اتنا خود گرج ہو گیا ہے کہ کچے پھل توڑ لیتے ہیں انشاء اللہ انہیں یہ نہیں پتا ہے کہ اور کچے پھلوں کو وہ میڈیسن انجیکشن اتیادی سے پکا دیتے ہیں ماشاء اللہ اور کچھ ایسے بھی پرو ایسے بھی کچھ دوائی ہیں جو ایک کلو کے پھل کو پانچ کلو کا بنا رہے ہیں ماشاء اللہ انفیکٹ لوگ اتنا انسان اتنا خد گر ہو گیا ہے کہ انہیں یہ نہیں پتاہ ہے اگر ہم اس چیز سے ملاوٹ سے جو پیڑ پلوں کو پکا رہے ہیں ویٹ بڑھا رہے م سل کوئی بزرگ یا کوئی بچہ یا ہم اتیاد لوگ گرہن کرتے ہیں تو اس سے ہمارا ہیومن سسٹم چمپاچن کریا اتیاد بھی خراب ہو جاتی ہے اس لیے میرا ماننا تو یہی ہے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ اس چیز پر عمل کرنا چاہیے کہ اگر ہم خود پیٹ پودے لگاتے ہیں تو ہم خود ان سے شھ تازی پھل کھا سکتے ہیں جو ہمارے شریر کے لیے لابھ دائ ہوں گے جن سے ہم سوستھ بھی رہیں گے مست تو رہے ماس ال اچھے بھی رہیں گے اور ہمیں کیں بیماریوں سے بچت بھی ملے گی تو ماشا اللہ اس چیز کا ہم ور کیوں اگر جی کافی سارے فائدے ہیں تو ہمیں اسی چیز کا دھیان رکھنا چاہیے اس چیز کو ہی لگانا چاہیے آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ پیڑ پودوں پر کچھ چرندے پرندوں کے آواز ہوا کرتے ہیں اور آج کےمے میں پیڑ پودے نشٹ ہو رہے ہیں تو چرندے پرندوں کے آواز بھی ختم ہو رہے ہیں ماشاء اللہ کچھ چرندے پرندے تو دیکھ سکھنے کو بھی نہیں مل رہا اتنے گ ایسے گائب ہو گئے ہیں پتا نہیں وہ دھرتی پہ رہتے یہ نہیں جی جناب کو
جی صحی بات ہے جی یہ یہ بات بھی ہے ہمیں تو اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ پیڑ لگانانی چاہیے
جی
اور ہمیں آس پاس بھی دھیان رکھنا چاہیے جو کہ ہم اگر کسی کو بولیں کہ ہمیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے ہمیں زیادہ سے زیادہ پیڑ لگانے چاہیے نہ پیڑ کاٹنے نہیں چاہیے تو ج اس وجہ سے وہ بھی ایسے ہی کریں گے
جی انشاء اللہ آپ صحی پر مارے دیکھو اگر ہمیں پیڑ کاٹنے کی ضرورت پڑ رہی ہے تو ہم کم سے کم یہ تو دیکھ ہی سکتے دیں کی جو کوئی سو کا پیڑ ہو پرانا پیڑ اسے ہم کاٹ کے اپنے اپیوگ میں لے سکتے اگر پھر بھی اگر ہمیں پھر بھی خر آاب پیڑ کاٹنے کی ضرورت پڑ رہی ہے تو ہم اس کی جگہ پہ ایک پیڑ کاٹنے کی جگہ پہ ہم اس جگہ میں دو پیڑ بھی تو لگا سکتے ہیں ماشاء اللہ جیسے پیڑوں کی سکھیا بھی کم نہیں ہوگی اور ہمارا بھی کام ہو جائے گا جس سے آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ پ پودے لگا کے چھو دیے ماشاء اللہ لگا کے چھوڑ دینے سے وہ کبھی بڑے نہیں ہو پاتے ہیں کیونہ وہ سوکھ جاتے ہیں ان کو ٹائم سے پانی
جی ہمیں ان کو بھی دھیان جی ہاں ہمیں ان کا بھی دھیان رکھنا چاہیے جیسے ہم اپنے جی
جیسے ہم اپنے بچوں کا پالن پوشن کرتے ہیں ایسے ہمیں پیڑ پودوں کا پالن پوشن کرنا پڑتا ہے جس کے بعد میں وہ پانچ یا سات سال میں بڑے ہو کر ہمیں چھایا فل فھول اتیاد پراپت کراتے ماشاء اللہ وہ یہ نہیں ہے کہ چھوڑ دیا ہمیں ان کی دیکھ ریکھ کرنی چاہیے جس وہ ہمیں کافی لابھ بھی دیتے اور آپ یہ بتائیں آپ وایو پردوشن کس کارن ہو رہا ہے جی آپ کو کچھ پتا کچھ پتا ہو تو آپ باائیو پردشڑ کے بارے میں مجھے بتائیں
جی یہ یہی ہے جو کہ ہم یہ پیڑ کاٹتے ہیں تو یہ ہا جو ہے ہوا چلتی نہیں ہے تو اس وجہ سے سے جو باقی گند وغیرہ پڑی رہتی ہے جو آلودگی ہے تو اس وجہ سے یہ
ہ جی انشاء اللہ آپ صحیح فرما رہےیے کوئی یہ وایو پردوشن اس کارن ہو رہا ہے آپ نے دیکھا ہوا کہ لوگ آپ کچڑا کہیں بھی پھینک دیتے ہیں
جی
اور کچھ لوگ اور ہم آج کے سمے میں کچھ لوگ ہمیں آج کے سے میں جو پولیتھیین پلاسٹک یوز کر رہے ہیں نا پھر لوگ وگ اس پولیتھیین پلاسٹک کو جلا دیتے ہیں تو اس سے ماشاء اللہ دھواں نکلتا ہے دسیلی گیسے نکلتی ہیں تو وہ ہماری وایو مل جاتی ہیں اس سے واو پردوشت ہو رہی ہے اور بھی کارن ہے آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا جیسے کئی شہروں میں آپ چلے جائیں تو وہاں ٹریفک اتنا ہوتا ہے کہ ان شاء اللہ وہن ہی بن ہوتے ہیں اور آپ نے دیکھا ہوا کہ بہان جو ہے جو چلتے ہیں دیکھو ڈیزل پیٹرول گیس ایادی سی چلتے ہیں تو ماشاء اللہ ان سے بھی انفیکٹ دھواں نکلتا ہے تو اس سے بھی ہماری واو پردوشت ہوتی ہے اور اس کے کچھ اور بھی کار ہے جیسے آپ نے دیکھا ہوا کچھ فیکٹریاں کارخانے ہیں جو کہ آپ نے دیکھا ہوگا جیسے چمڑے کی فیکٹری جوتے والی فیکٹری فری ماشاء اللہ ٹائر بنان والی فیکٹری اتیادی بہت ساری فیکٹرییاں ان سے جو دھواں نکلتا ہے بچھیلی گیس نکلتی ہے وہ ہماری واو میں مل جاتی ہے اس سے ہماری وایو پردوشت ہوتی پوری مسئلہ ہمیں تو سرک میرا ماننا تو یہ ہے کہ ہمیں سرار سے گزارش کرنی چاہیے کہ ایسی ف کو کہیں شہروں سے دور جاؤ کوئی گم نہ ہو ماشلہ جگہ پریا جیسے لوگ وہ لوگ باگوں کو آکسیجن لینے میں کوئی دقت اگر پھر ایسی یہ فیکٹری زیادہ تر شہروں میں یا گرامینوں میں ہوتی ہے تو لوگ آپ وہ ان کے پاس رہتے ہیں تو وہ اس آکسیجن کو گرن کرتے ہیں تو انہیں کافی ساری بیماریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جیسے سانس ٹی وی اتیاد یہ بیماری اسی کارن پھیل رہی ہے جو بی سیلی گس ہے جو واو کو پردوشت کر رہی ہے ماشاء اللہ اور آج کے سمے میں زیادہ پڑ پودے ہوتے تو بھائی پردوشت بھی نہیں ہوتی یہ بھی کن ہے کہ ہم میں پیڑ پودے زیادہ لگانے چاہیے بلکہ پیڑ پودے نہیں کاٹنے چاہے کچھپ پرم
جی جی یہ بات بھی ہے ہمیں پیڑ پیڑ پودے زیادہ سے زیادہ لگانے چاہیے ہمیں کا دھیان بھی رکھنا چاہیے ہمیں ان کو ٹائم پہ پانی دینا چاہیے ٹائم پہ ان کی دیک دیکھ بال کرنی چاہیے تو پیڑ پودے بنیں گے لگا کے چھوڑ دیں گے تو ایسا کچھ نہیں ہوگا
جی میں وہاں بالکل صحیح پرما دیکھو آج کے سمے میں یہ ہوتا ہے کہ اگر جیسا ہم کرتے ویسے ہی ہمارے بچے کرتے اگر ہم ل کام کریں گے اگر ہم پیڑ پودے لگیں گے تو ہمے بچے بھی پیڑ پودے لگائیںے ماشا اللہ تو میرا ماننا تو یہی ہے کہ ہم خود پیڑ پودے لگائے اور اپنے بچوں کو بی بیی کو امی جان کو ابو جان کو بھائی جان کو یہی تعالیف دے کہ زیادہ سے زیادہ پیڑ پودے لگائیں بلکہ پیڑ پودے نہ کاٹے اگر ہر گھر میں سب ایسے ہی دو پڑ بھی لگائےیں تو ماشاء اللہ پیڑوں کی سکھیا بہت
ہاں جی آپ سے بات کر کے بہت اچھا
جی انشاء اللہ مجھے بھی آپ سے بات کر کے بہت اللہ تعالی نے چاہا تو ہماری اگے بھی بات ہوتی رہے گی خدا حافظ